ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں جی ہاں جی آ رہی ہیں
جی
کیسے ہو
بڑھیا ہے
آج اچانک تمہاری یاد آ گئی تو میں نے سوچا ایک بار کال کر لیتی ہوں اس لیے کال کر دیا
اچھا کیا ویسے بھی کافی دن ہو گئے تھے بات کیے
ہاں یار سب اپنی اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گیے ہیں کہ سوچتے رہتے ہیں بس ٹائم نکل ہی نہیں پاتا
بالکل آفس اور گھر کے کام میں دن کیسے نکل جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا
سچ میں ویسے آج کیا کیا کیا تم نے
بس صبح جلدی اٹھ کر تھوڑا گھر کا کام کیا پھر آفس کا کام اور آپ تھوڑی فری ہوئی ہیں
اوکے سیم یہاں بھی ایسا ہی ہے سوچا تھوڑی دیر تم سے بات کر کے ریلیکس کر لوں
ہاں دوستوں سے بات کر کے الگ ہی سکون ہوتا ہے
بالکل ویسے ویکینڈ کے لیے کوئی پلان ہے
ابھی تو کچھ فکس نہیں ہے اور سوچ رہی ہوں کہ گھر پر ہی آرام کروں گی
یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے کبھی کبھی کبھی ریسٹ کرنا بھی کافی ضروری ہوتا ہے
ہاں اور تمہارا کیا پلان ہے
میرا بھی ابھی تو فی الحال کچھ نہیں ہے دیکھتے ہیں شاید شاپنگ یا ویسے کیفے چلے جاؤ
واؤ اگر گئیں تو مجھے فوٹو ضرور بھیجنا
ہاں ہاں پکا
ویسے آج لنچ میں کیا کھایا تھا
آج ممی نے راجما چاول بنا کے دیے تھے تو بس وہی کھائے تھے بٹ بہت ٹیسٹی تھے
او راجما چاول تو میرے بھی فیورٹ ہیں
اچھا اور تم نے کیا کھایا
میں نے تو سمپل دال روٹی اور سبزی کھائی ہیلدی بھی اور ٹی ٹیسٹی بھی
اچھا ہے ویسے بھی آج موسم بھی کافی اچھا لگ رہا ہے
ہاں ہلکی سی ہوا چل رہی ہے باہر تھوڑی سی واک کرنے کا بھی من کر رہا تھا
میں بھی شام کو تھوڑی تھوڑی دیر ٹیرس پہ چلی گئی تھی میں نے کہ تھوڑی دیر ٹیرس پہ بیٹھتی ہوں موسم اچھا ہے تو مجھے بھی کافی اچھا فیل ہوا
ہوں کبھی کبھی بس ایسے بھی کھلی ہوا میں بیٹھنا بھی موڈ فریش کر دیتا ہے
بالکل اور فون سائڈ میں رکھ دو تو اور بھی سکون ملتا ہے
صحیح کہا ہم لوگ پورا دن موبائل میں ہی بزی رہتے ہیں
ہاں اسی لیے دوستوں سے نارمل باتیں کرنا بھی ضروری ہے
بالکل آج جب تم سے بات کر کے کافی اچھا لگ رہا ہے
مجھے بھی ایسے ہی کبھی بھی کال کر لیا کرو
پکا تم بھی بنا سوچے کال کر سکتی ہو
بالکل ڈن اب لگتا ہے چائے بنا لیتی ہوں
واؤ چائے کے ساتھ تھوڑا میوزک بھی سننا چاہیے
ہاں پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے بکس بھی پڑھوں گی
اچھا تو چائے پی لی کیا
ہاں بس ابھی ابھی ختم کیے ہیں بہت ریفریشنگ لگی
اچھا ہے میں بھی کافی لے کر بالکنی میں بیٹھی ہوں
گریٹ میں بھی بیٹھ کر مطلب بالکنی میں بیٹھ کر کافی پینے کا بھی اپنا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے
بالکل ویسے تمیں مارننگ زیادہ پسند ہے یا ایوننگ
مجھے ویسے ایوننگ زیادہ پسند ہے کیونکہ دن بھر کے بعد تھوڑی شانتی ملتی تی ہے ایوننگ میں مارننگ میں تو وہی کام کا پریشر آفٹر نون میں بھی کام کام ہوتا ہے ایوننگ میں تھوڑا کام نہیں ہوتا تو ریلیکس رہتے ہیں ایک دم
ہاں شام کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکا سا میوزک تو موڈ بہت فریش ہو جاتا ہے اچھا لگتا ہے
ہاں اور اگر ساتھ میں کسی دوست سے بات ہو رہی ہوں تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے
بالکل صحیح کہا ویسے تم آج کل کون سی ویب سیریز مووی دیکھ رہی ہو
نہیں ابھی تو میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی کیونکہ ابھی ٹائم ہی نہیں مل پا رہا مجھے ویکینڈ میں دیکھتی ہوں شاید کچھ مل جائے
اوکے میرے ساتھ بھی وہی حال ہے لسٹ بہت لمبی ہے پر ٹائم کم ہے
ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی صرف آرام کرنا ہی بیسٹ پلان ہوتا ہے
صحیح بات ہے ویسے تمہیں میوزک زیادہ پسند ہے یا پوڈکاسٹ
مجھے ویسے تو میوزک پسند ہے کیونکہ اس میں سافٹ سانگ سنتے ہی موڈ اچھا کافی اچھا اچھا ہو جاتا ہے
ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے لیکن کبھی کبھی پرانے گانے سننے کا بھی من کرتا ہے
ہاں کیونکہ پرانے گانے سنتے ہی پرانی یاداں بھی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں
ہوں بالکل آج کل کی بات آج کی بات چیت بھی کافی اچھی لگ رہی ہے
ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں ایسا ہی نارمل باتیں کرتے رہنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ
بالکل صحیح کہا ویسے فری ہو ابھی
ہاں ہاں بالکل فری ہوں اور تم بتاؤ
میں بھی اور سوچا ہو بات کو ویسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں
ہاں ہاں بالکل اور بتاؤ ویسے آج کا دن اوور آل کیسا رہا تمہارا
کافی اچھا تھا کام بھی ٹائم پر ختم ہو گیا اس سے اسٹریس بھی کم تھا
اوکے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب کام بہت اسموتھلی ہو جائے سارا تو موڈ بھی کافی اچھا رہتا ہے
بالکل صحی کہا ویسے تمہارے گھر کا کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے ویسے تو سارے ہی کام پسند ہے بٹ سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ ہے روم ڈیکوریٹ کرنا پلانٹس کی کیئر کرنا میرے کو کافی زیادہ پسند ہے اور تو میں
مجھے تو کچن آرگنائز کرنا اور کبھی کبھی کوکنگ ٹرائی کرنا اچھا لگتا ہے
گریٹ کبھی کچھ نیا بناؤ تو فوٹو ضرور بھیجنا
ضرور اور تم اپنے پلانٹس کی فوٹو بھیجنا
پکا ویسے انڈور پلانٹس دیکھ کر گھر بھی فریش لگتا ہے
ہاں اور ان کی گرینری دیکھ کر مائنڈ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا چھوٹی چھوٹی ہی چیزیں ہی دل کو اچھا بنا دیتی ہیں
بالکل صحیح بات ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے روز تھوڑی دیر بات کرنی چاہیے
ہاں کم سے کم ایک کال تو بنتا ہی ہے
ہوں اب سے ٹرائی کریں گے کہ ریگولرلی بات کریں
ہاں بالکل اور بتاؤ کیا کر رہے ہو ابھی
ابھی تو کچھ نہیں بس میں بیٹھی ہوئی تھی
اچھا کبھی کبھی بس چپ چاپ بیٹھنا بھی کتنا اچھا لگتا ہے نا
ہاں دماغ کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے
بالکل ویسے تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں
سب بڑھیا ہیں ممی پاپا بھی ٹھیک ہے اور تمہارے یہاں سب کیسے ہیں
یہاں پہ بھی سب ایک دم مست ہے سب اپنے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں
ہوں گھر میں سب بزی ہو جاتے ہیں اس لیے بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم کم ملتا ہے
صحیح کہا اسی لیے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا تو پھر میں ان کے ساتھ تھوڑی بہت دیر بیٹھ جاتی
بالکل ویسے اب تمہیں صبح جلدی اٹھنا پسند ہے یا لیٹ
مجھے اگر چھٹی ہو تو میں تھوڑا لیٹ ہی اٹھنا پسند کرتی ہوں لیکن اگر ورکنگ ڈیز ہیں تو پھر اس میں تو جلدی اٹھنا پڑتا ہے
بائیک میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ الارم سے دوستی ہو گئی ہے الارم ہوتا ہے صحیح ہوتا
صحیح کہا اور سنوز بٹن سے بھی
ہوں کبھی کبھی تو لگتا ہے اور آرام سے موز کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے
سچ میں ویسے تم فری ٹائم میں کیا کرتی ہو
کبھی میوزک سنتی ہوں کبھی ڈائری لکھتی ہوں کبھی بس فون پر ریلس دیکھ لیتی ہوں
میں بھی میوزک اور بکس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا کافی زیادہ پسند کرتی ہوں
ہوں اچھا ہے ہر کسی کا اپنا ایک ریلیکسنگ روٹین ہونا چاہیے
بالکل اور دوستوں سے ایسی نارمل باتیں کرنا بھی اس روٹین کا ایک بیسٹ پارٹ ہے
اگزیکٹلی آج کی کال نے پورا موڈ فریش کر دیا
مجھے بھی بہت اچھا لگا لگا چلو اگلی بار اور بھی انٹرسٹنگ ٹاپ کس پے بات کریں گے
بالکل ٹھیک ہے
اوکے
پھر ملتے ہیں بائے
اوکے بائے